ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم جش د میں
دیکھوں گا کوئی بات نہیں آپ ٹھیک ہے
ہاں اچھا اچا ٹھیک ہو
ہاں جی شکر شکر آپ بتائیے
بس شکر اللہ کر ڈ سب ٹھیک ہے
نہیں بجات ت کرولہ
کیا مجھے لگتا ہے
ہ
مجھے لگتا ہے کیوں
نہ نہ کوئی بات نہیں متلو آپ ٹینشن
چلنے سے بھی لگتا ہے ویسے بھی لگتا ہے
مت اٹھاؤ آپ ٹینشن اور مجھے بھی مت اٹھاؤ ٹینشن
جی جی چل ایسے سیدھے آاتتے ہیں نا انساء
ہاں جی ہاں ج چلیے کوئی بات نہیں
میں نا مجھے عادت ہو گئی ویسے دپٹے رکھنے کی میں نے نیچے بھی ویسے ہی اترتی ہوں
اچھا ٹھیک
آپ نے بتایا نا آ میں نے مانا آپ کا ہی
جی آپ آپ کس کمرے میں ہو ابھی
میں نہا ہ لوبی میں ناچ رہی ہوں
اچھا ٹھیک بیٹھے ایک جائے نچے
ہاں ہاں نہیں نہیں وہ نہیں مل رہا ہے ڈھونڈوں گی میں اس پہ کچھ پیسے کی باتیں ہو گئی ہے
کس میں
وہ یہ میں بہن کو بتا رہی ہوں اس سے پیسے کی باتیں ہو رہی تھی نا جو نا وہ ریکارڈنگ تھی میں نے اس کو بتایا اس پہ پیسے کی باتیں ہو رہی اور اور سر کا کچھ مسئلہ وہاں سے مجھے کوئی ریکارڈنگ نہیں مل رہا اور کچھ سال کا اس سے مسہ ہے
تو آپ آپ کو کہاں ریکارڈنگ ہے بسو
میں نے نا خود ریکارڈنگ نہیں سنی ہے میں اس کو بہن کو بتا رہی ہ کو
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں بنا کیا
بس میں کیا یہ بتاؤں آپ بتائیے کچھ
ہمارے آنگن میں نا کتا ہے مجھے بھول گیا گ سم سے ہمارے آنگن میں کتا ہے
ہاں کتا
ہاں
کیوں یہ کہاں سے آیا
انہوں نے کیا گیٹ گیٹ بد نہیں کیا
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں ابنا ابنا یہ بول رہے ہیں میری بہن مجھے ضروری اکارڈنگ سن پلیز اگر آپ کو ملے گی نا مجھے بھیجنا
تو آپ کو کہاں ہے وہ ریکارڈنگ
کہاں مل رہی ہے میں نے تمہیں یہ بتایا نا تم نے بولا نا کچھ اس کے پیسوں کی آواز آ رہی تھی
کس نے بتایا مجھے میں نے
ارے میں بتا رہی ہاں ہاں میں اور بہن کو بتا رہی ہوں
وہ وہ کہاں ہے آپ کے فون میں وہ تو آپ نے ڈڈ کی تھی تی شاید
کتا ہے ہاں وہی میں بتا رہی ہوں نا وہ نہیں مل رہی ہے اس لیے جڑو اس کو سننی ہے بات کیا ہو گئی ہے
چلے د اس کو بتاؤ مجھے نہیں ہے وہ ریکارڈنگ مجھے کیا پتا
ہا ہاں ہاں بتے بتے
جی جی بتائیے
ہاں اب آ اگر مل گی نا وہ ٹرائی کرتا ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے مجھے لگتا ہے وہ ہمارا نیبر ہی ہے
کون سا
وہ جس کو نا جس نے جس کے جس سے ہم نے یہی لی ہے اور مجھے لگتا ہے اس کی بات نہیں ہوگی وہ میری بڑی بہن اور اس آواز سیم ہے
سچ میں
ہاں ہاںانی دانی ک میری بہن بول رہی وہ میری بڑی بہن نے بات کی ہے
کیا بتا رہی ہو آپ
محا کی قسم
مطلب مسئلہ ہو گیا
یہ صبح یہ سوین شا ڈڈ رہی ہے
تو اس کو کرو ن آپ ریکارڈنگ سینڈ
ریکارڈنگ وہی نا مل رہی ہے وہی مجھے اس کو گرو نے دکھانا ہے
مجھے ہے نا ریکارڈنگ وہ والی وہ نا جو نا آپ نے سے آپ کون ساا آپ کس کا کس کی ریکارڈنگ ر آپ مجھے چیٹ پہ بتاؤ
اس اسی نے کی آپ نے کی تھی نا میں سوچا تھاا آپ کو کون وہ بات تھی نا آپ کی ہاں کسم تھے وہ اسی نے کی تھی بس
تو پھر کیاپ بتا رہی ہے اس نے
کسے ہی کر بتا رہی ہوں پاگل
تو ابھی کیا آپ نے بتایا یہ کیا بتا رہی ہے میں نے نہیں کی اس کو کال پھر کس نے کی
وہ توس گ
ہاں
توہل کو میرے بڑی بہن نے بات کی اس کو پہ ہے کب کی تھی صبح ہاں ہاں
تو آپ مجھے پاگل کر رہی ہے اس کے بعد مجھے بتانا آرام سے مسئلہ کیا ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب اس نے اس کے ساتھ بات کی ہے نا دوسرے والے کے ساتھ تب نا میں سو رہی تھی اور اسے کال کی ہے
آ آپ نے مجھے اس کے بعد بتانا
سمچ اس کا فون اس مجھے اپنا فون اپنے پاس نہیں تھا
اچھا مجھے بتائیے یہ آپ کیا کرنا ہے تمہاری بہن کو ریکارڈنگ سن کے
یہ بول رہے ہیں یہ متلب اس پہ بات کر رہی تھی سہیل والے پہ
ہاں
سہل والے پہ میری بڑی بہن نے بات کی ایک صبح سے کنفیوز ہو گئی ہے میں نے سہیل کے سر کب ٹیک ہے بات
اچھا ٹھیک
ہاں آیا س مجھ آب
جی جی
جی وہ میے بڑی بہن ب تھ کس کے لیے وہ آئی ڈی کا منہ تھا ن تب
مجھے بھروسہ متنا ہے شاید آپ نے بھی متنا کی ہوگی بھروسہ
ارے نہیں پا مجھے پتا بھی نہیں تھی وہ کس طرح نام پے پ آگ لڑکا
اچھا ٹھیک آپ کو پ یہ پھر بولا جاتا ہے مجھے نہیں پتاہ یہ نمبر کس کے
اپی تمیں پتا ہے بولر کیا کتنا کالا ہے
ہ
وہ دکھتا نہیں ہے وہ اندھیرے میں اگر چھ بجیں گے نا وہ نہیں دکھے گا اس کے بعد
کیا بتا رہی ہو
اب میری بہن سے بولو م دکھے گا انشاء
کیا بتا رہی ہے اس پہ شاید وہ دوسرا پروجیکٹ بھی ہے
تو وہ نے دونوں بہکا ہڈاتی ہوں
کیا لگتا ہے آپ کا
ہر دیکھو چے کہاں سے نکلتی ہے یہاں سے آ ہاں بتائے بتائے
وہ کیا لگتا ہے آپ کا
ہان نا
ہوں
ارے کس میں کیا بتاؤ اب اس کو کچھ نہیں وہ نا یہ ہے شی شی
اچھا مطلب اچھا ٹھیک ٹھیک
کون سے والے ہاں وہ شیا ہے جس کی آئی ڈی تم نے لاگ کی تھی ہاں
مجھے پتاہ ہے مجھے پتاہ ہے
جی جی اوپر سے وہ اتنا کہالئے گ سم سے
کیا ہوا آپ کو
مجھے اب آیا نا یار
جی مجھے لگا پتا نہیں آپ کیا بتا رہی ہو
مجھے منہ بھی دھ ہونا ہے ہ یہ بھر کرل میں ب سوچ رہی ہوں مج ج نماز پڑھنی ہے اور بتائیں آپ
بس آپ بتائیے کچھ خاص
یہاں پہ نا ایک اچھی یہ تھی کھڑکی لیکن باوان یہ بند ہی ہی ہے کیونکہ یہ سیکنڈ فلور پہ ہے نا اور ہیا وہاں پہنچتی تھی یہ اس کا یہ کھولتی تھی
اس کو نا آپ نظر رکھا کرو حیا کو
ہاں ہاں اب ہم نے وہ کھنکیا دو باند بھیھی کی ہے اس کو پاپا نے کیل لگا کے رکھے ہے اور ہایا کو آ بہت زیادہ نیند آ رہی ہے
اس کو اس کو نا آپ ایک کام کرو اس کو سلاؤ ہوا پھر اٹھے گی نا آپ شام کے سات آٹھ بجے پھر اس کو پتا ہی نہیں چلے گی مجھے گھر بھی جانا تھا
ہاں ہاں وہی نا وہی پھر یہ ایک بجے سوتی ہے نا میرے بھائی کو بھی پاگل کرتی ہے
ہاں جی ہاں جی
اصل میں اس کو نا یہاں پہ ہر چز زیادہ پیار بڑتا ہے
ہاں مجھے پتاہ ہے کتنا میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے
اتنا کسی کو نہیں ملتا اور
جی جی
وہاں پہ وہاں پہ اس کو یہ کیا بولتے ہیں اس کو پیار نہیں ملتا ہے وہاں پہ نا وہ اس کو پالتے بھی نہیں ہیں وہ اتنے کمین لوگ ہیں
یہ ہوتے ہیں آدھے لگ ایسے
گ آپ کو بتائیے کھڑکی سے جانے والادت سے کہ خاں سے
میں نے بتایا نا اس کیس کو نظر رکھو آپ
اپ س ے کہاں سے کھول کچنے پاگل ہے مجھے پتا نہیں کیا ہو گ ہے ہم بھی تیرے کو جلدی پتا ہے ان چز کو سکھا دے نا کہھ ک سے ہو کر ن
اس کو نظر رکھو کیا ہوا آپ کو یہ تو چوٹی بچی ہے ابھی
ہاں ہاں یہ تو اب بہت چھوٹی ہے
جی جی
آپ کو پتہ ہے آپ نہیں جا سکتے ہو ک دما کے آپ ہوتےے بارش کے پٹ رہی ہے
ہاں مجھے پتا ہے بارش کتنی بڑھ رہی ہے
آپ نہیں جا سکتے ہو کل اب وہ رور جائے گا لیکن
میں نےا کل اس کا فون ہی نہیں اٹھاؤں گا ختم مسئلہ ہے
ہاں ہاں اوپر سے وہ بولتا ہے پروابلم ہو جائے گی مجھے وہ جو ہمیں وہ کئی باتیں کرتا ہے نا ہو کل چھوٹا بھائی یہ
کون
وہ جو جو نا جو عجیب سے بات کرتا ہے
ہاں وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے
وہ ویسے کرتا ہے بہت
اس کی بات مجھے کہاں سمجھ میں آتی ہے
مجھے بھی نہیں پسند سے چھوٹے بچوں کی آواز تو پہلے ہوتی ہے اچھی مطلب نہا وہ واسک
ہاں ہاں ہاں پھر تو آواز بدلتی ہے جب بڑے ہوتے ہیں
ابھی کیا شانتی ہے بارش کی آواز ہے نیند کیا آئے گی کیکہ ہم گھر میں نا دو ہی ہے
کو پتا ہے جو ہمارا یہ ہے نا دریا یہاں پہ اس کو بھی سیلاب آیا ہے
تھی نا
میں آپ دیکھ رہا ہوں سنی آپ کا سمسیما مت اصل میں کل سے باہر نکلا
ہاں
میں نا آپ کو جب میں جاتا ہوںا میں آپ اس لی بھیجتا ہوں ٹھیک ہے
کیوں جانا ہے آپ کو جم دیکھو یہاں اتنی بارش ہو رہی ہے اور تم جم نکل رہے ہو یار کیا ہو تم
مجھے کہاں مجھے جم ضروری جانا
چھوڑی آواز
کیا ہوں آپ کو مجھ قسم سے جم ضروری ہی جانا
میں بول رہ ہو آج پڑو
چلیے دیکھتے کوئی بات نہیں جو آپ کو
جی جی
جی جی اور بتائیے آپ میں
سم
میں نا یہ دیکھ رہا تھا پیدل فی الحال تو ایک ہفتے برابر بارش دکھا رہا ہے
ورنہ کیا میں بھی دیکھ رہی تھی مجھے نا ٹینشن ہو گئی اس سے
چلے جب ہماری قسمت پہ ہوگا تو
ہاں ہاں وہزار بعار بھی صحیح ہے
پانچانچھ
ہوں
اور
اب نا ایک لا آ کو ایک دروازہ ہے نا اس کے لا آ کو پتہ نہیں کیا ہوگا
کیا
خراب آپشن
آپ کو کیوں لگانے تھے اسے لاک
انہوں نے بولے اچھے ہی لگا گیا اور ہم بھی اچھے ہی لگائیںے
چلیے اللہ حافظ ہم بعد میں بات کرتے ٹھیک ہے
چلو میں ساؤ کی کون کروں
ہاں ساتھی ساتھی
ٹھیک ہے اللہ حافظ